چند
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ اور خیریت ہیں آپ
سب خیریت ہیں آپ کے ابو جان کہ
ٹھیک ہے جی الحمد للہ امی ابو میرے بھی بہت اچھے ہیں جی الحمد للہ میرے ابو ماشاء اللہ اچھے ہیں اور امی بھی اچھی ہیں اور کھانا وانا ہو گیا آپ کا
جی ہو گیا کھانا وانا ہو گیا آپ کا
جی میرا بھی ابھی نہیں ہوا ہے ابھی بھائی جان کو تاک تی ہوں وہ آ جائیں تو پھر ساتھ میں سبھی بیٹھ کے کھیں گے چلیے آج ہم تھوڑا سا سوشل میڈیا میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سوشل میڈیا میں اچھے برے دو لوگوں کے درمیان تفصیل گفتگو کروں گی
گفتگو اچھا ہے
جی جی سوشل میڈیا آج کے دور میں سوشل میڈیا ہر انسان کی زندگی میں حصہ بن چکا ہے فیس بک انسٹاگرام واٹس ایپ ایکس اور یوٹیوب جیسے ایپس بہت سارے رہتے ہیں جو روز کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں
کیوں کہ
سے پہلے ہم اس کے اچھے اچھے پہلو کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے وجہ سے د دنیا بہت چھوٹی لگنے لگی ہے ہم چند سیک سنڈ میں چند سیکنڈ مطلب لوگوں سے بات کرنا ہو یا کسی کو ویڈیو کال کرنا ہو
جی
چند سیکنڈ میں مطلب لوگوں سے بات تک یہ کسی سے بھی ملک یہ رہنے والے رشتے داروں یا دوسروں دوسرے سے ہی بات کر سکتے ہیں ب بالکل پہلے ایک خط جیسے کہ پہلے ہم لوگ ا کچھ یہ نہیں چلتا رہا تو پہلے خط پہنچانے میں ہم کافی دن لگ جاتا تھا ہمیں
جی جی پوٹ پوسٹ دوارا پہنچاتے تھے ایک منٹ ایک منٹ میری سنو پہلے اپن پسٹ دوارا پہنچاتے تھے پھر وہ پہنچتی کم سے کم مہینہ پندر دن دس دن لگتے تھے پھراپ بس ادھر سے بھی ریٹرن کرتی تھی اور اب تو قریبا آپ سے کوئی سو میٹر دور ہے لیکن میں گھر پر ہوں میرے ابو سو میٹر میں سے دور ہے پھر بھی میں فون کروں گا
جی جی
اور سوشل میڈیا کے ذریعے آنا جانا سب ختم کر دیا
جی جی جی جی
اب تو کوئی ویسا کام ہے
جی جی صحیح بول رہے ہیں آپ سوشل میڈیا میں جیسے تعلیم کے لیے بھی بہت مفید رہتے ہیں اسٹڈی آن لائن لیکچر دیکھتے ہیں نوٹس حاصل کرتے ہیں ہے نئے سلک سک تو مطلب بہت سی چیزیں جو ہمیں سوشل میڈیا سب کچھ سکھانے کے لیے مطلب وہ رہتی ہے اور
یہ دیکھو سوشل میڈیا سے سیکھنے والے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ویسے بھی کما رہے ہیں انسٹاگرام سے پیسے کما رہے ہیں یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں فیس بک سے پیسے کما رہے ہیں لیکن پیسے گوا بھی بہت رہے ہیں دیکھو غلط کریگا کر کے آن لائن گیمس ہیں ان کو کر رہے ہیں تو گیم میں جوا کھیل رہے ہیں لوگ ا
جی جی جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور مطلب جیسے جیسے کہ موبائل دوارا سوشل میڈیا میں اسٹوڈینٹ لیکچر بھی اپ اس آن لائن آج کے باد آج کے ڈیٹ میں جو بھی کلاسز لیتے ہیں آن لائن ہی لیتے کرونا میں پہلے موبائل سے ہی مطلب لکچر لیتے رہے کرونے میں ہی مطلب بطلب موبائل دوارا زیادہ ہوگے لیکچر لینا آن لائن کلاسز لینا چلتی ہی رہتے تعلیم ہر جگہ آسان مطلب جو بھی رہتا ہے تعلیم ہو یا دین ہو یا کچھ بھی یہ آسان آسان ہو چکا ہے پہنچ چکا ہے وہاں اور بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی یہ خراب بھی چلاتے ہیں کاروبار بھی نا ساری کاروبار بھی چلاتے ہیں بہت سی چیزیں جو رہتی ہے کاروبار چلاتے ہیں اور آن لائن دیکھتے ہیں سامان بھی سوشل میڈیا دوارا ہم کو جو بھیجنا رہتا ہے مطلب موبائل دوارا ہی دیکھ کے پسند کروا دیتے ہیں اور فیس بک دوارا بھی مطلب جو جو ہمیں ڈالنا رہتا ہے وہ ساری چیزیں ہم اسی میں ڈال کے وہ کر دیتے ہیں
آن لائن شاپنگ بھی کر سکتی ہیں مل بی کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن
کر اچھی مطلب آمدنی بھی کما سا کما تب کما لیتے ہیں اس میں جو رہتا ہے
اچھی اچھی ہے کو بہت روزگار نہیں ملتا ہے لیکن
اور بالکل اس سے بہت لوگوں کے مطلب روزگار مللا ہے مطلب بہت سارے اسے روزگار ملے ہیں اور کانٹیکٹ مطلب جو بھی رہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ذریعہ اپنا مستقبل بنا رہے ہیں مطلب جو جو ہے سب کوئی اچھی اپنی زندگی جی رہے ہیں مستقبل بنا رہے ہیں اچھے اگر کسی جگہ میں ا قدر آفتہ سرج ہ جاتی ہے تو بہت سی چیزیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے فورا معلومات اور مدد پہنچ جاتی ہے مطلب وہاں پہ جیسے کچھ ہوتا ہے تو ترنت سوشل میڈیا دوارا اس تک ترت ذریعے مطلب فون پہنچ جاتا کچھ بھی ترنت پہنچ جاتا ہے وہاں تک خبر اچھی ہو چاہے بری ہو لیکن ہر چیز کی طرح سوشل میڈیا کے کچھ ہاں
جی جی دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ائی گ اتنا گتھی گئی تو کل سوئے ایسی اخبار آتا تھا اس اخبار میں پتہ پڑتا تھا اور وہ بھی سٹی میں آتے تھے اب گاؤوں میں تو آتے نہیں تھے پہلے اخبار پھر وہاں سے کوئی آتا جاتا جب پتا پڑتا تھا مہینہ چھ مہینہ میں جب کوئی آئے گا نات رشتے جب پتا پڑتا تھا تھا اب تو ترنت سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ پہ ویڈیو بنی ڈ انسٹا پہ کر دیں فیس بک پہ کر دیں ترنت جہاں کی خبر وہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کال چل رہی ہیں اب دیکھ سکتی ہیں ادھر کی ادھر لیکن سوشل میڈیا کا کام یہ ہے کہ کس اچھا کرو
چلیے ب بہت ہاں آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی بالکل ا جیسے کہ مطلب یہ۔۔۔ یہ ہر چیز کی طرح سوشل میڈیا کچھ نقصانات بھی دیتی ہے مطلب اس میں فائدے میں ہم نے جو جا وہ فائدہ نقصان کی بات کرتے سب سے بڑا نقصان وقت کے جا مطلب وقت کا جایا ہے کوئی لوگ گھنٹوں تو تک موبائل چلاتے رہتے ہیں مطلب کئی لوگ گھنٹوں موبائل چلاتے رہتے ہیں اور پڑھائی یا کام کا نظر انداز کر دیتے جیسے کہ سو شل میڈیا ہے موبائل لے لی ہیں گھنٹوں چلا رہے ہیں مطلب ایک ٹائم بھی ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کا یہ موبائل دیکھنے کا پر آپ آنا ٹائم ویسٹ کریں موبائل میں گھنٹوں موبائل نہیں تو موبائل ہی لیے رہے
اس سے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے یہی کہ دیکھو مستک ہے وہ صابو نہیں دیتا ہے اس میں دماغ پر زیادہ زور پڑتا ہے آنکھوں کی روشنی پہ زیادہ وہ پڑتا ہے اب تم دیکھو پہلے اپنے بزرگ ہوتے تھے تو کوئی ایک ساتھ کی کوئی کہی نہیں ہے کوئی چشمہ نہیں لگاتا تھا اب پانچ سال کا چھ سال کا بچہ ہوا ا چشما ٹیسٹ ہو جاتی ہے
بالکل اور سوشل میڈیا جیسے کہ ابھی دوسری مطلب دوسرا یہ ہے کہ نقصان ہر کوئی سوشل میڈیا پر ہر خبر صحیح نہیں ہوتی کبھی کبھی جھوٹی خبر بھی ہوتی ہے تیزی سے پھیلی جاتی ہے اور لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے
جی جی جی جی دیکھو
سوشل میڈیا سے پہلے ہمیں جو بھی جانکاری لینا پہلے ہمیں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے ہم کو کسی کے اوپر مطلب ایسے کسی کے اوپر مطلب مطلب کسی کی بھی ایک چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے کوئی بھی ہو تو غلط مطلب جو غلط خبریں رہتی پہلے ہم ان کی اچھے سے جانکاری لے کے کیا یہ صحیح ہے دوسرا کو شوق نہیں کرنا چاہیے یہ بھی غلط ہے
جی میں دیکھو پہلی سو سوشل میڈیا چلتی تو دھو ریڈیے ٹی وی یہ چلتے جب سے موبائل آئے ہیں جب سے دیکھو ریڈی ختم ٹی وی کوئی لگادے کے گھر ہوئی کوئی ٹی وی بھی بہت خدم دیکھو پہلے اس سے یکھو پہلے بڑے بوڑھے آدمی اپنے بزرگ ہوا کر کہتی ہیں وہ اپنے ابو ہے ابو نے ہاتھ میں گڑی رکھ تھے آج کل کسی کے ہاتھ میں تم گڑی نہیں
نہیں نہیں نہیں بالکل موبائل ہی چل گیا ہے کسی کو ٹائم پوچھنا ہو وہ موبائل ہی نکالے مطلب ہاتھ میں مطلب واچ پہنتے ہوئے بھی لوگ مطلب گھڑی کا استعمال نہیں کرتے موبائل کا استعمال کرتے ہیں
آپ کہیں بھی دیکھو آپ کہیں بھی جا رہا ہوں لیکن میں اپن دکان پہ سودے کے لیے گئی اپن تو پہلے اس بی بی رکھتی تھی کھاتا بوک ہوتا تھا آج کل موبائل میں سب کچھ
جی جی بالکل صحیح بولے سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال صحت پر بھی اثر ہوتا ڈالتا ہے ڈ مطلب دیر تک اسکرین دیکھنے سے آنکھ بھی تکلیف نیند کمی اور ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتی ہے مطلب جو جو رہتا ہے باڈی میں ذہنی دباؤ نیند پوری نہیں ہوتی اس میں بھی دقت آنکھ کمزور ہو جاتے ہیں چشمے لگ جاتے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر دوسروں کی اپنی زندگی کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں ایک کہ مطلب جس کی وجہ سے مایوسی اور کم امتدائی بھی بڑھ مطلب بڑھی جا سکتی
جی جی جی دیکھو میرا بچہ ہے جی بولو دیکھو میرا بچہ ہے وہ صبح پڑھنے جاتا ہے پڑھنے جنے کے بعد وہ بیگ بھی نہیں رکھتا ہے الماری میں کپڑے بھی نہیں اتر تا ہے فون ابو فون دو فون فون تو بچوں کے لیے
آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ بچے جب موبائل لے لیتے ہیں تو صحیح بولے کہ پھر دیتے نہیں جلدی گھنٹوں مانگتے رہو بچوں سے موبائل کہ موبائل دے دو مجھے مطلب ضرورت کام ہے تو وہ بولتے ہیں بس دو منٹ وہ دو دو منٹ میں ان کو پتا نہیں کتنے گھنٹے ہو جاتے ہیں پر ان کا دو منٹ ابھی ختم ہی نہیں ہوتا جب تک بچوں کو اونچی آواز میں بات نہیں کرو تو بچے موبائل نہیں دیتے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مطلب بچوں سے بھی ہمیں ایسے طریقے سے نرمی سے پیش آنا چاہیے بچے بھی تھوڑا سا مطلب ہر چیز کرے بچے ا موبائل ہی چلائے ہے وہ نہیں لیکن ٹائم سے ہر چیز کرتے تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے جی بالکل
بچوں کو اپنا بھی کام کرے ہوم ورک بھی کرے اسکول کا فون بھی چلاؤ اسے کھیلنا کودنا بھی چاہیے بچوں کو یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک موبائل ہی
بچوں کے لیے بھی ضروری ہے والدان مطلب جو ماں باپ ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں استعمال مطلب سوشل میڈیا کے استعمال پر نظر رکھنے کی طاقت وہ مطلب غلط چیزوں سے محفوظ رکھیں مطلب جو ہم اپنے بچ چوں کو موبائل دے دیتے ہیں تو پتا نہیں دیکھتے نہیں ہے کیا کر رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں کہ کچھ اور آج کل کے دیکھے ہوں گے آپ مطلب سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کتنے بچے گیم کھیل کھیل کے مطلب کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کسی کو کچھ ہو رہا ہے مطلب برین ہیمیج ہو گئے کوئی مطلب بہت س مطلب غلط بھی ہو رہا ہے کہ بچے غلط کام کر رہے ہیں اور اپنی جان مطلب جان کی بھی نا پررواہ کرتے ہو ہے وہی گیم کھیلے جو جان کے لیے خطرہ رہتا ہے تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہمارے
جی آپ سے بات کر لی تھی اور گفتگو ہوئی
جی جی
بھی بات کریں گی تھا بہت بڑھیا لگا
جی جی آپ سے بات کر کر مجھے بہت اچھا لگا انشاء اللہ میں پھر آپ سے بات کروں گی
جی جی اللہ حافظ
اللہ حافظ